کیا مسلہ ہے میم آپ کو
آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
جی میم ہم ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے
جی جی جی جی جی شکر خدا کا شکر خدا کا
آئی گھر
نہیں میم ابھی نہیں آئی وہ تو آپ کو بھی پتا چل ہی جا تا اگر مما گھر آئی ہوتی
کیوں
کیا کیوں
مجھے لگا آج مت آئی مجھے کیسے آج پتہ چلتا
نہیں نہیں نہیں آئی
پھر کون ہے لو ادھر کون ہے آپ کو
جی یہاں ہم مس فاطمہ ہے
اں
یہ مس افنان ہے یہ کیوں کال کر دیے کیونکہ ان کو پیسے کمانے ہیں
ہاں یہ ایسے نہیں بولنا ہوتا ہے ایس ے بولنا ہوتا ہے
آپ چپ رہے میم ورنہ آپ کو جھاڑ دیا جائے گا
نہیں اور سناے آپ کھانا وانا آپ نے کھایا
جی جی جی جی جی کھانا وانا ہو گیا ہمارا ابھی ہو گیا آپ کی شادی کی تیاری کہاں پہنچی میم
بس چل رہی ہے شادی کی تیاریاں آپ کی کہاں پہنچی نہیں نہیں آیت کو ابھی رخصت نہیں کیا ابھی وقت
ارے جلدی کیجیے اس میم کو رخصت آپ
مجھے ڈیٹ شیٹ نکلا ایگزام کا ایلو
ماشاء اللہ حبیبی آل دا بیسٹ
مگر تم سب کچھ چھوڑو مجھے اتنا پریشر ڈال رہے اللہ کی قسم
کیا پریشر ڈال رہے
بہت زیادہ میں نے بولا تھا عد بابا کو کو میں نے اس کو بولا تھا ایسے مطلب میں کر رہی ہوں اپنی طرف سے پوری کوشش مگر اس سیلبس بہت زیادہ یہ مطلب نیکسٹ امپوسیبل ایک مہینے میں کمپللیٹ کرنا بارہ کتابیں تب اس نے بولا ٹھیک کین چن پروائے تو پھر فون کر رہا تھا ابھی تھوڑ دیر پہلے بولا ایسے وہاں مجھے کوئی تھا تو تم تم کیا بول رہی ہو تم ڈر پوک ہو اصلی
ارے کن کی باتوں پہ تو فوکس کر رہی ہے
وہی مگر ہے اگر نہیں ہوا کل کو تو
تو نہیں ہوا تو نہیں ہوا جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے
نہیں آئی نو بٹ پھر بھی
تو بس چھوڑو ان کو ایسے لوگوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے جو آپ کی مینٹل پیس کی واٹ لگا دے
اب مجھے تھرٹی فسٹ کو ہے
ہاں
اب تم تھرٹی فسٹ جولائی کو ہے
کم آوازی اس میں یہ لؤڈ اسپیکر کا آپشن کیوں نہیں رکھا ہے
میں نے نہیں لاؤڈ اسپیکر کا آپشن مجھے تو اچھی مگر آ رہی ہے پتہ نہیں تمہیں کیوں کم آ رہی ہے
یہ تو کان کے پاس رکھنا پڑ رہا ہے اینڈ آئی ہیٹ دس کان کے پاس رکھنا فون
سوری اس ٹائم تم کوئی اور ایپ نہیں چلا سکتی ہو بارہ منٹ تم کو برداشت کرنا پڑے گا
ارے میں نے نہیں تو چلائیے میں نے تو گیم بھی کھیل رہی ہوں
اچھا تو تمہیں میری آواز آ رہی ہے
یس میم مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے
یہ کیا بولتے ہیں اس کو
ہاں اس کو میم کر کے بولنا ہوتا ہے تم آنٹی بھی کہہ سکتی ہو
اب تھرٹی فسٹ جولائی کو ہے میرا پیپر گیارہ بج کر بیس منٹ
ان شاء اللہ بہتر ہوگا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہیو فل ہوپ
ہوجائے
نہیں میں یہ دعا نہیں کروں گی کہ ہو جائے میں یہ دعا کروں گی کہ ان شاء اللہ جو تمہارے لیے بہتر ہو ہر حال میں وہی ہو
ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ
امم اپنی اس چھوٹے پیر کو بھی بولو کہ تمہارے لیے دعا کرے
ہاں بولتی ہوں میں اس کو بھی دعا کریں
ہاں یہ اچھا یہ نیو نیو
امم اس
پاگل انسان اس کا ایگزام ہے اس کے لیے دعا کروں گے آرے کے لیے تمہیں پتا اس کا ایگزام کب ہے جلدی ایک ہفتے بعد بارہ دن بعد تھرٹی فسٹ کو ہے اس کا ایگزام
یہ کیا بول رہی ہے
پاگل ہو گںی ہے یہ
کیوں ہاں رکو رکو مجھے فون آ رہا ہے پتا نہیں یہ ہولڈ رہے گا کہ نہیں
ارے مت اٹھاؤ نا ایٹٹی روپیز از امپاٹنٹ ا جوتی جوتی تھی پہلے پڑھنا نہیں آتا او یہ ایج او او نو نو اے ایچ او او پی ایچ آئی ہاں ٹھیک اے بولو
ایسے ہی رکو میں
سنو سنو مجھے آگیا جھوٹی اگر ہوتی میری محبت تو ان آنکھوں کو آنکھوں میں آنسو ہی یہ ذرا ای لکھو ایسے لکھو ایسے جھوٹی ہی ہوتی پاگل ہوتی کرنج سٹاپ یو کریج کنجورت آ کنجورت
اچھا آپ کا آڈر یہاں پہ آئے گا السلام علیکم اوکے تھینک یو اوکے ہیلو
میڈم یہ آپ کہاں نکلی ہیں
ارے کہیں نہیں یہ بلنکٹ والا بھیا آیا تھا
بلنکٹ والے بھیا کو بولو اندر آنا ہے کیوں کہ ہم لیڈیز ہے
یہ اندری میں یہاں تھی کچن کے اس سے دروازے سے
ہاں آج کل لوگ بہت بلنکٹ بلنکٹ کرتے ہیں آ وہاں
امم
میں نے سنا بلنکٹ کچھ پانچ روپیہ میں ہیڈ فون ایئر فون دےرہا ہے
پتہ نہیں میں نے بھی سنا مگر مجھے تو نہیں آیا
ہوں ونکیس پنکیس کھار ہوتے ہے یہ بس ہاں نشے ڈی سستے نشے کرتے ہیں اڑائیں گے یہ باپ کے پیسے دونوں ا یہ زیادہ ہی امیر ہو گںی
امم
بت کوون ون چز روزتے
کن ائی
وہ نیا ٹینڈنٹ کیسا ہے
نیا ٹینڈنٹ ہے كے بس ٹھیک خوش تو خوشحال
ہاں ونکیس کھا کے وہ خوش ہی ہوتا ہے بس اس کو کھلاؤ میٹھا میٹھا وہ خوش رہے گا اس کو بولو بلینکٹ آپ کو چارز نہیں پکڑتا ا میم آپ لوگوں کو بلنکٹ یہ فری ڈیلیوری کرتا ہے یا
و ٹو ہنڈریڈ کے بعد فری
ٹو ہنڈریڈ کے بعد میم فری ہوتا ہے یہ مطلب ہر دن ٹو ہنڈریڈ کا آڈر کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میم یہ جتنی یہ ام باجی آپ یہاں پہ ایش نہیں کرتے ہیں اتنی یہ ٹننٹ لوگ کرتے ہیں یہ روز ونکس پنکیز آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ روز وہ نیسکفے کوڈ سمجھ آ رہا ہے آپ انس کے پ کوڈ خود ہی ایک ون ففٹی میں ایک ڈبا آتا ہے
کیا ہو گیا ہم خود بناتے ہیں پانچ روپے کے اس سے
ہاں ڈلیوری چارجز کتنے ہوتے ہیں میم اگر آپ ٹو ہنڈریڈ سے بلو کرتے ہیں
تھرٹی ہے ٹوئینٹی
ات وہ اس کو اس کو ٹینٹ لیا کچھ اس کو ٹینٹ نے منہ سے لیا کچھ
و روود انفیوز پیور آیت پلیز گیو می میں نے وہ اب بھی آپ کیوں نہیں اچھے سے دیکھتی ہو ٹیسٹ کرو وہ ہم نے آج اتنے ٹائم بعد ایک چیز لائی تھی
کیا لاے
ہم نے رسگلہ لایا تھا
اور وہ اس میں یہ تھا وہ یہ
روز انف مجھے پرسوں رس ملائی کو بھی یہی ہو گیا پت ترٹھ واہ
تم کیوں ایسے چلا رہی ہو تھپیا ماروں گی بولتی ہوں باہر جؤ وہاں کتے ہیں بیٹھو دام کرو آب یہی ہوتا ہے پھر جووں باہر نہیں نکلتا ہے اس کو یہی ہوتا ہے دام کرو م نہ گلو یہ تم ہی ہو غریب فاطمہ گھر پہ بیٹھ کے
ہوں الگ سے مگر اس کو لکھ کے ہی تھا تمھیں یلو میرے ساتھ بات کرنی ہے ٹیننٹپی سے ایسے بات مت کرو تم کام کرو لیمبو کا رس نکالو تم سالن کیا تھا پھر وہ آف کرو کیا
باپ رے
اردو اردو پپ جی بولو پپجی جل پاپڑی
پاپری میڈم
ٹل می امیزنگ نم فار فیملی گروپ
میم اردو کیجیے میم مجھے انگریزی سمجھ نہیں آتی ہے
یس بولیے
میم ہمیں پاپڑی تھی
باپری تھی
اور ابھی فاطمہ جان نے ہمیں چوروز بنائے
چوروز وٹ از چو چوروز کیا ہوتی ہے
پتا نہیں میم کچھ آٹے کو کندھا اور اسمے اور اس نے چینی ڈالا اس کو فرائی کیا فرائیڈ آٹا کھلا رہی ہے ورلڈ فور تھی اسیبورور اسے اش میم اور اس میں آٹے میں اس میں بٹر ڈالی ان شارٹ اس نے ہمیں یہ کاندر بغیر خن کھلائی میٹھی والی
او مائی گاڈ اس کو یہ تو کچھ اچھا اچھا کھلاتی ہے اس کو بولنا تھا اچھا کھلانے کے لیے
ہاں یہ اس کو میںم میں بولتی ہوں بازار نکلو وہاں سے یہی چیز لاؤ وہاں مجھے کتے کھائیں گے
بعد آٹومیٹکلی یہ ہو جائے گا ہوں
اوکے میم خدا
ہاں نہیں نہیں یہ خود ہوگا روکو تو نہیں خود نہیں کر سکتی ہو تم بیٹا نہیں اس نے کی ہے انسٹال ایپ فاطمہ نے فاطمہ نے
تم نے یہ انسٹال کیا یا ایپ قعدہ تو قعدہ پریکٹس کرو کچھ نام ہے قئرہ کاویرا
کاریہ کاریہ اس کو بولو ذرا کرو میں کال کروں گی اس کو
ذرا کرو یہ بارہ منٹ کی کال کرے گی تمھے